ہلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام الحمد اللہ کیسے ہے آپ
ہم خیریت سے ہیں اللہ کی اللہ کا رہم کرم رہحم کرم اللہ کا بس بہت اچھے سے ہم
ے آ فون لگا کر کہاں چلے گئے تھے ہم آپ کو ووے لگا رہے تھے
پتا نہیں کیسے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہم بھی ا جھر سے آواز دینے سے آپ کو پڑھنا تو آپ آواز ہمیں اور جی نہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی تھی اللہ ہی جانے اب پتا نہیں کیا ہو گیا تھا
اور بتیں کیا کر رہے ہیں آپ
بس پکوڑوں کا آڈر آیا ہے وہی بنانے لگے
انھے پکوڑے بنا رہے ہیں آپ
آلو پیاز کے پکوڑے بنا رہے ہیں
سے بولے آلو جی کی آلو کی جو وہ چٹنی سی بنتی ہے اس کو و میں بنا کے پکوڑا باتے ہیں وہ
کیا
بنتی ہے اس کے جو پکوڑے بنتے ہیں وہ بنا رہے ہیں آلو کو لمبے لمبے کاٹ کے
لمبے لمبے کااٹ کاٹ کے کی میرے یہاں بہت نخرے نخے دار بچے ہیں تو ان سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کس طریقے کے کھاؤ گے تو اسی طریقے کے بنانے پڑتے ہیں جیسے بتایا جائے ا نے ایکسپریمنٹ کر دیا تو پکوڑے آپ کے گھررے کے دھرے رہ جائ گے ایسے ملیں گے آپ کو جیسے بنائ تھے آ
آپ میں چائے
جی چائے ہم نے پہلے ہی بنا لی ہے بھوگ میں رکھ دی ہے وہ اللہ کو بھگ لگا دیا ہے اب ٹھیک اس کے بعد کیا کرتے ہیں
اچھا اچھا کئی کر ہے آپ اور بتائیے آپ کے یہاں آنٹی آئے گی آج کام والی
کام والی کو ہم بہت پہلے نکال چکے گھر سے
ا اچھا
کام والی کام چوری زیادہ کرتی تھی
بالکل وہ تو ہے ہی اور بتائیے آپ کا ڈیلی روٹین آج کل کیا چل رہا ہے دن چاریا
بس ڈیلی روٹین بس بچوں کی ذرا چھوتییا ہیں تو ہمارے سارا ہمارا ڈیلی روٹین کچن میں ہی نکل جا رہا ہے کچن کچن کچن ایوری ٹائم کچن میں ہی پائے جاتے ہیں ہم
تھااپا پہلے بھی ہم نے آپ سے آپ نے کال سے ہم نے کہا تھا کہ آپ ایک اپنا پھوڑ رہا رسوائی میں بچ چھاے
ہم بھی سوچ رہے ہیں یہی کرنے کا
تو نے چھونا اٹھ
جب تک ایک کام پوری کرتے ہیںب تک دوسرے کی کچھ اور ڈیمانڈ آ جاتی ہے
بالکل بالکل تو آپ کو دقت نہیں ہو کمرے سے آئے میں آپ وہیں پر اٹھیں گی
ہاں بس تھوڑا سا ہی چنکی
بالکل
تھوڑا کچن میں گرمی ہے نا نہیں تو سردیوں میں ہم یہیں ب چونا ڈال لیں گے اپنا
بالکل بالکل سردیوں میں آپیں آپ ہمیں وہیں پائی جائیں گی آپ ہمیں کمرے میں نہیں پائی جائیں گی
یہیں ملیں گے ہم آپ کو کبھی بھی آئیے گا آپ تو ہم آپ کو رسوئی میں ملیں گے
جی
اور بتائیے امی کیسی ہیں
امی بس الحمد للہ آج نے میں کھانے خریدی ہیں ہم نے بولا ہے آپ کے بھائی جان کا نکاح ہے تو پھر آئیے گا خالی ہاتھ بتائیے گا کچھ مٹھائی لے کے آئیے گا
جی بالکل بالکل یہ تو بنتا ہے
جی اکڑ ولیما ہے
اچھا اچھا نکاح ہو گیا
آج ہو گیا یا آج رات کو ہوگیا یا صبح ہو گیا ہمیں پتا ہی نہیں ہے
رشتے داریا بھی آم کی رہ گئی ہیں بس
فرمایا آپ آج کل دیوتیوں کو پوچھ سے کوئی رضی نہیں ہے
بس عجیب سے ہی ہوا ہے رشتے آج کل پہلے کتنے اچھے ل رشتے کتنے دور دور تک انوائٹ
بس اب اپ نے اپنے والد والدہ سے یہاں نہیں گے
نہیں ہماری بچی کہہ رہی تھی ہم سے آج کی امی آپ چلیے نانی جان کے یہاں
ج لے کر جائیے شہوادی تو گھما کر لائیے پھر اسکول کھل جائیں گے کیا فائدہ
جی جی سوچ رہے ہیں ممانی جان جو ہے ان کی وہ کام میں وست رہتی ہیں ان کا آن لائن کام چلتا ہے تو اس لیے تموڑا کم ہی جانا پسند کرتے ہیں کویکہ وہ ایوری ٹائم بس اپنے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھی رہتی ہیں تو ہم اور پھر کانا بنانے میں بزی بی بچاری اٹھتی ہیں بیٹھتے ہے ہم پریشان کرنے ہیں ہمیں رسوئی میں گھسنے نہیں دیتی ہیں رسویی گھر میں ہے
ہے نا لگتا ہے ہمیں بھی کہ ہم پریشان کرنے آ گئے ہیں وہ کام کریں پر یہ بھی ہے نا کہ بیٹیاں والال گال تک کے بھی جائیں گی تو کہاں جائیں گی
جی اس بار تو ہم نے بالکل جھانک کے بھی نہیں دیکھا وہاں پہ اب دیکھیے تیوار آ رہے ہیں تو تیوہاروں میں شاید جاننا ہوا ہمارا
ان کو بھی چلو بھائبیوں کو تو ہوتا ہے کام کے کہتے ہیں نا کہ ہاں بیٹی نہیں آئی ان کو بھی چا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری شہزادی آئیں گی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے سب کو اپنے الگ الگ شوق ہوتے ہیں
جی صحیح فرمارہی ے
بات نہیں ان کو اتنی دقت نہیں آئے گی دیکھیے بندہ وہ ہوتا ہے جو مطلب کام کر لیتا ہے
پم میں لگی رہتی ہیں تو دن بھر پھر ہمارا کام اور بڑھ جائے گا پھر کام کرنے بھی نہیں دیتی ہیں کسی کو وہ کچھ ہی رسوئی میں خود ہی گھستی ہیں
لگتا ہے ہمیں بھی لگتا ہے پر ابھی ہماری بھابی جان ہی نہیں ہے نا جب ہماری بھابی جان آے گی ہمیں تب بھی لگے گا
جی بس یہی بات ہے بقی تو اور کوئی دقت نہیں ہے
پ تو امی اب ہوتی نا تو لوگ مطلب ایک دم اپنے گھر جا چلے جاتے ہیں
اور اب تو ان کے شہزادے کے بھی کھل گئے ہیں تو اور زیادہ ہمیں لگ رہا ہے جیسے کہ اب ہم اس ا موقع پہ جائیں گے تو اب ہم دیکے آگے تیوہار آئ گے تو تہواروں پہ جان کی سوچ رہے ہیں تب چھٹی ہو گی ان چھوٹے شہزادے کی بھی تو تب جائیں گے آرام سے
بالکل بالکل سب جائیے گا آپ کو سارے گھر ملیں گے وہ بھی اچھی بات ہے ہ جانا چاہیے دیکھو بھائیوں کی شادی ہو یا نہ ہو پر جانا چاہیے و جا کے ہم تو ہی بولتے ہیں کیکہ شہر میں دیکو سب کو ہوتا ہے کہ ہم سات جائیں گے ان کو بھی اتنا شگادیاں آئیں گی
جی جی کوشش کریں گے اب جانے کی ضرور رہیں گے اور بتائیں
ان کا ہی من اور ہو جاتا ہے چاہے جتنی بھی گھر میں بہ ہے بیٹی ہے وغیرہ ہو جو شہزادی ہوتی ہے نا وہ شہزادی ہی رہتی ہے چاہے وہ ایک دن کے لیے آئے ان کا خون بڑھ جاتا ہے
ہ بال صحی فرمایا ا بالکل بالکل صح فرمایا آپ
بالکل چلے میں اپنے گھر پ کتنے ہی خوش کیوں نہ ہوں جو بیٹی کی آنے کی خوشی ہوتی ہے نا وہ سب
الگ ہی آتی ب جی جی صحیح کہا آپ نے بالکل
بالکل جسے آپ جائیں تھوڑا ان کا بھی ماحول اور ہوگا وہ دیکھیں گے آپ بہت چیزوں پر فرق پڑ جاتا ہے اس سے میں تو یہ بولتی ہوں
جی یہ تو صحی کہا آپ نے بالکل
ہ
چلیے جائیں گے ہم ایک بار تو ضرور ہو کے آئیں گے پھر ہم
آپ ہفتے بھی لے جائیں پر ہو کر آئ
ہوگا بھی نہیں ہفتے کے لیے تو نہیں ت دو دن کے لیے چلے جائیں گے کہ نا ہمارے یہاں پہ بھی اب جانور بھی پال رکھا ہے تو پھر اس کوھر دقت بھی ج وشے سے ساتھ لے کے جان سکتے کیونکہ وہاں ا جسٹ نہیں ہو پتا وہ
وہ تو ہے نا میں گھر میں جانور کو اور جس
جی یہ وہاں اڈجسٹ نہیں ہو پائے گا اور وہ لوگ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے پھر سارا دن وہاں پہ جیتنا چلانا نہیں چلتا رہے گا آ آ دی بچاؤ دیدی بچاؤ دیدی سے دور رکھو دیدی سے تو اس سے اچھا ہم سوچنا ہیں اپنے گھر میں ہی رہ لیں تو جس کو کچھ کوے کوئی کہے تو تمہارے دل پہ لگتی ہے
چکہ وہ جانور جو پالتا ہے نا اس کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے
بس پتا ہے بھی پچھل سال ہمنی کا لا کے کہاں گئے تھے
جی
خالہ نے کی بیٹی اس ہم پیٹتے تھی تو بہت ہنگامہ ہو گیا تھا وہاں پہ اد گئے تھے اس کی بیٹ کی
اچھا اچھا
جی پریشانی ہو گئی تھی کافی دون تب سے پھر ہم نہیں جاتے ہیں لے کے کہیں پہ
ایک بندے گرانا پڑتا ہوگا
ہاں ہاں گھر ہی چھوڑ کے جاتے ہیں
یہی ہوتا ہے نا ایک بندے کو گھر آنا پڑتا ہے دیکھ ریکھ کے میں
ہاں پھر ان کے کھانے پینے کی دقت آ جاتی ہے
آ پھر یہ نا کہ اکیلا جانور بھی نا بوکھلا جاتا ہے
جی جی صحیح کہ
کیا کرے کیا نہ کرے اس کو کھانا دینا پھر واش روم وغیرہ ہے جانور کا
ساری ذمہ داری ایک بچے کی طرح ذمہ داری ہو جی ہے دیکھیے آپ
بالکل بالکل
سے پھر ان کی تو ذمہ داری جیون بھر کی رہتی ہے بچہ تو پھر کبھی نہ کبھی بڑا ہو جاتا ہے اپنا کام کر ہو جاتا ہے لیکن انن کی ذمہ داری اگر آپ کی
فرما رہی ہے وہ تو ہے ہی
ہ
پ انسان بولتا ہے نہیں یار جانور ہم نے پناا بھی ہے نہیں شوخ تو پھر
ہاں
کریں گا تو بتائیے پکوڑے بن گئے آپ کے
ہاں جی
پکوڑے بنگ لے آ کے نہیں
بس مسالہ تیار کر لیا اس کا کٹنگ کٹنگ شاپنگ شوپنگ کر لی ہے ب تلنے کے لیے کڑھائی صاف کرنے لگے ہیں
اچھا اچھا
ہ
بائی صاف کر کے
چڑائی کو پانی میں سے نکال رہے ہیں ایک بار اور نے ویسے تو دھلی ہوئی ہے وہ لیکن کچ پانی میں سے کیکہ ہمارے کو نا یہ بچپن سے یاد لگی ہوئی کہ ہمیں بھی
پانی بڑی حالت ہے پانی پیتے تو بڑے گلاس دھتے ہیں پھر پانی پیتے
کہتے دلہے میم کہتے ہاں کوئی بات نہیں پھر پانی میں تو نکالنے تو
جی جی ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں
جی
جی ب تو ہے چلیے ٹھیک ہے آپ کبھی رک کے بات ہوگی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اچھا تائی جی